ہیلو
وعلیکم السلام شکر الحمد للہ آپ ٹھیک ہو
بس اچھے سے بچے ٹھیک ہے
شکر اور آپ سنائیے آپ کے بچے ٹھیک ہے
بس ٹھیک الحمد للہ کیا کر رہی ہو
بس بیٹھی ہوں اور آپ
بس میں بھی بیٹھی ہوں گرمی زیادہ ہے نا
بہت زیادہ
ہے نا اور کیا آج زیادہ گرمی ہے ان دنوں تو اب زیادہ ہی ہوگی نا دن ب دن
ہاں بچوں کی سمر ویکیشن بھی ہو گئی
ہاں ہے نا منڈے سب ہو گئے نا ان کی سمر ویکیشن بھی چلو چاہے گھومیں گے پھریں گے تو آپ کہیں جا رہے ہو گھومنے کے لیے
ابھی کچھ پتا نہیں ڈسائڈ نہیں کیا دیکھیں گے
کرنا تھا جانا تھا کہیں بھی گھومنے کے لیے
نہیں دھوپ ہے نا باہر زیادہ اس لیے
ہاں وہی نا نہیں ا مطلب اگر پہلگام جائیں گے یا گلمرگ جائیں گے تو وہاں پہ تو سردی ہے نا وہاں پہ کیا ہے وہاں پہ تو موسم ہے نا ٹھیک یہاں سے اچھا ٹھیک ہے موسم وہاں پہ
ٹھیک موسم ہے ہاں کول ہے
وہی میں بول رہی ہوں ایسے اچھا ہے ٹھیک ہے کئی نہیں میں نے ابھی چائے بھی نہیں بنائی ہے میں بھی بیٹھی ہوں پین کے نیچے میں نے بولا تھوڑی گپ شپ کریں گے تو
اچھا کیا اچھا کیا آج فون کیا
ہاں
اور
اور بس چل رہا ہے
ہاں شکور
آپ کیا کر رہے ہو آپ
بس بئی آج میں نے اس کا ٹیسٹ لیا پڑھائی کا مہنور کا
اچھا کیا اچھا کیا اچھا مہنور کا سلیبس آیا ہے ہمیں
جی جی آیا ہے ہاں
اچھا چلو اچھا کیا وہ مجھے سینڈ کرنا میں دیکھوں گی اس کو کیا کیا کرنا ہے اسکول میں
ہاں میں میں نے اسکرین شاٹ اس کو اٹھایا میں سینڈ
ہاں ہاں اس نے تو ویسے ہی سارا لرن کیا مگر ہم ایک بات کریں گے اس کو اس کو ہم ریویژن کروائیں گے
ہاں آب سے منڈے سے ریویژن کروانا
ٹھیک ہے میں کراؤں گی اس کو ریویژن منڈے سے تو دیکھیں گے کیونکہ یہاں سے جا کے سو نا پھر ایگزام ہوگا
ہاں ہاں انہوں نے لکھا ہے میسج میں
وہی نا وہی انہوں نے اس لیے ان کو کام نہیں دیا ہے جو لکھا ہے وہی یہ ریوژن کریں گے اس کے بعد یہ مطلب اچھے سے اگزام دیں گے
آج کیسا کیا مہنور نے
بہت اچھا کیاج اس کو لئرن تھا مگر اسس کو تھوڑ نا اسپلنگ مس
سپیلنگ مسٹیک ہاں وہ ہے اس کو
اسپیلنگ مسٹیک نہیں اب ہم اس کو جب ہم ریویژن کروائیں گے نا اس کو ہم سھ ساتھ وہ اورل بھی سنائیں گے اورل سے اس کو دھیان میں رہے گا کہاں پہ کیا لکھنا ہے مجھے
ہاں میں اسکو کیا کیا
میتھ نے اس کو ملٹیپلیکیشن کیا اس نے ایک غلط کیا تو پھر میں نے اس کو کو سیکھایا واپس سے پھر اس نے وہ واپس سے ٹھیک کیا
ٹھیک ہے اور کل لیکن کل سے اس کو یہ سر میں درد تھا
ہ گرمی کی وجہ سے ہوگی کوئی
گرمی کی وجہ سے گرمی کی وجہ سے ہاں
ہاں ہاں اس لیے یہاں پہ کیا وہاں پہ کیا بول رہے تھے یہ کون آیا تھا اندر آپ کو اندر کون آیا تھا
بچچے
اچھا مریم آی تھی مریم آی تھی
ہاں مر گمائے
چلو چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور
بس دعا اور آپ سنائیے
بس بیٹھے ایسے ہی کیا کریں کچھ کام کرنے کا من ہی نہیں لگ رہا ہے میں بولا ہوں کچھ نہیں کروں کہ میں بیٹھے رہوں ایسے ہی دن پر
ہاں بیٹھو چپ کر کے فین کے نیچے اور کچھ مطلب
ہاں نہ تو کچھ کھانا نہ تو کچھ پینا بس ایسے ہی بیٹھے رہے ہممت بھی نہیں نا ہو رہی ان
کہاں گرمی کے گرمی کی وجہ سے ہاں گرمی کی وجہ سے نا بیمار پڑے سارے
سارے ساری ساری یہ تو یہی دو چار دن پھر بھی ایسے ہی ہیں تو ایک ہی تک ایسی اس کے بعد بھی تو ہوتا ہے نا زیادہ گرمی اگست میں تو زیادہ ہوئی ہوتی ہے پھر
ہاں اگست سپٹمبر
ہے نا اگست سپٹمبر سپٹمبر میں تو صبح شام تھوڑا بہت ہوتا ہے ادھر ادھر تو اگست میں بھی تو زیادہ ہوتا ہے
ہاں
اس وجہ سے اور آپ فرق ہوئی آپ کو اور جو سر میں درد تھا
ہاں پانچ دن کے بعد
ہ ہ تو آپ کو نہ کچھ دوائی شائی لینی ہوتی ہے اگر کسی ڈاکٹر پیس جاتی تھی تو
مجھے نا پین کلر سے پین کلر سے الرجی ہوتی ہے
ہاں مجھے پتا آپ کو پین کلر سے الرجی مگر آپ بول رہی تھی نا مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا تھا
نا وہ ہاں وہ الطاف کررمانی
اسی کے پاس جانا تھا اس سے فرق ہوگی
ہاں دیکھیں گے دھوپ کی وجہ سے کہاں باہر نکل سکتے ہیں
اور کیا دھوپ کی وجہ سے تو زیادہ سر درد ہوگا پھر
مجھے دھوپ سے پہلے پہلے اس سے سر میں دارد ہوتا ہے دھوپ سے
آپ جب مہنور وہ آتی جاتی ہو نا یہاں سے لیتی ہو پھر جاتی ہو واپس آپ امبریلا لیا کرو ساتھ میں
اس کو آج اے پاپا نے لایا
وہی میں بول رہی ہوں جب آپ آؤ گی نا تو چھاتا لیا کرو شاید آپ کو زیادہ گرمی سے ہوا ہوگا
ہاں ہاں اسی اور آنکھوں میں بھی ہاں اور آپ
بس شکر اللہ کا شکر اللہ کا
وہ جو آپ کا وہ ماما جی وہ بھی ٹھیک ہے
ہ ابھی اس کو فرق ہی نہیں ہے تو فر ایسے ہی فرق ہے ہ ایسے اللہ شفا دے دو
اور کیا
بس آپ کیا کر رہے ہو آپ بیٹھے ہو
ہاں میں بٹھی ہوں میں
اچھا آپ نے مجھے پرسوں بولا تھا بولا تھا نا وہ کپڑوں کے بارے میں شال والی کو لینا کا نہیں کہاں آیا اب مت ان دنوں وہ آئے گا دس تاریخ تک وہ آتا ہے پھر میں آپ کو اس وقت ک بلاؤ
نہیں خود لے لو کیوں میری چوائس کیا آپ کی چوائس سے اچھی ہے
نہیں میں نہیں بول رہی ہوں اپنی آپ کی چوائس ہوتی ہے نا یا تو میں ویڈیو کال کروں گی اس
آف ویڈیو کال کرو نا دو سوٹ لینا
ا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں تو سوٹ لوں گی سے
ہوں
ویسے اس کو اس کے پاس سوٹ اس وقت اچھے ہوتے ہیں سردی مطلب گرمی کے سوٹ سے اس کو اچھے ہوتے ہیں سردی کے زیادہ نہیں ہوتی اس کو اچھی
وہ تلے والے لینا
تلے والے ہاں آج کل وہ ٹرینڈ میں چل رہے ہیں نا وہ تلے والے
ہاں دعوت پہ جاتے ہیں مہندی رات کے دن لگاتے ہیں زیادہ
ہاں ہاں ہاں اور تو وہی زیادہ ٹرینڈ ہے
اور اپپ نے لیا کوئی سوٹ
ہاں میں نے ایک لیا ریڈ کلر کا پرسوں وہ تو میں نے ٹیلر کے پاس بھی چھوڑا
تلے والا
ہاں چے والا وہ میں نے رکھا ہے وہ ایک تو میں نے وہ سوز نکام والا لیا تھا وہ پر پرپل کلر کا دوسرا والا میں نے ریڈ کلر کا لیا اس کے پاس میں نے وہ میں نے وہ پنک کلر کا بھی لیا تھا نا ایک جو میں نے آپ کو دکھایا تھا اس وقت جس یلو کلر کا ڈوپٹہ تھا وہ میں نے پھر ماما کے لیے رکھا تھا میں نے بولا وہ سافٹ ہے تو پھر میں نے بولا بولو میں ماما کو وہ دوں گی میں نے وہ پرسوں پھر بھابھی کے ہاتھ میں دیا میں نے بولا اس کو یہ دینا ماما کو اس کو نہیں بولا میں نے لایا نہیں گرین کلر کا نہیں نہیں نہیں گرین کلر کا نہیں وہ آج آپ کے لیے گرین کلر کا میں نے پاس سے ایک گرین گرین کلر کا اس کو اس اس کو لیا ہے گرین کلر کا ایک
اچھا
مگر وہ نہ تو وہ تلے میں ہے نہ وہ وہ آری ورک میں ہے
نہیں تلے میں لے نا گرین دونوں
ہوں گے آپ کو اچھا دونوں کلر گرین میں ہی میں بولوں گی اگر اس کے پاس ہوگا تو میں اٹھاؤں گی کوئی بات نہیں
کیوں آپ کو اس کا نمبر نہیں ہے
مجھے ہے اس کا نمبر مگر وہ تو لیتا ہے نا ٹھیلا لیتا ہے ساتھ میں تو گاڑی میں رکھتا ہے جب میں بولوں گی اس کو وہ لائے گا پھر اندر
وہ اس کے پاس ہے نا وہ وائٹ مارو
ہاں ہاں ہاں وہی وہی وہی وہی
ہاں میں میں جانتی ہوں اسے جانتی نہیں وہ آتا تھا جب ہم ادھر رہتے تھے نا
کہاں پہ
ہاں باغات لین میں
اچھا ٹیھک ٹھیک ٹھیک ٹھیک
وہ وہاں سے بھی آتا تھا ان کو بھی وہ دینا تھا
اچھا ٹھیک ٹھیک ہاں وہ چھوڑتا ہے یہاں پہ بہت ساروں کو یہاں پہ وہ چھوڑتا ہے کیونکہ اس کو یہ علاقہ ہی ہے نا ایسے ہی مطلب جیسی فرینڈ شپ ہوتی ہیں کسی کے ساتھ اس کو جاؤ اس کو چھوڑو ویسے وہ کرتا ہے پھر تو ڈال
آپ لینا دو میرے لیے
ٹھیک ہے کوئی بات نہیں میں لوں گی میں لوں گی مجھے یاد ہے میں نے پرسوں بھی رکھا ہے میں نے آپ کو بولا نا میں
ہ اور کیا ہوتا ہے اس کو شال ہوتا ہے اسٹول وغیرہ سب کچ سٹول بھی مجھے لینا ہے سردیوں میں پشمین پشمین پشمین سوٹ پشمین سوٹ پشمین والا ہاں
اس کے پاس
اس کے پا س ہوتا م ف ونٹر میں ہاں ونٹر میں اس وقت سوٹ ایک دو لیں گے
ٹھیک ہے اس وقت لو سوٹ دوئی تو
اور اب اس کی بھی انگیجمنٹ ہے نا اس کی
ہاں اس وقت تو آپ کو ضرورت ہے نا ہف تو لگے گا نا آپ کو
اسی لیے میں نے کہا
نہیں نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جب وہ آئے گا وہ دس تاریخ تک تو آ
تو بہت ہے پیسے لینے کے لیے ہاں وہ سوٹ ٹھیک ہے دو لینا اور آج آپ روٹیاں بناتی ہو نہیں
نہیں کہام
نہیں کہاں بناتے ہو رات میں، میں نے بھی کہا کہ میں نے ویسے بھی ہاں میں نے بھی کہا کون بنائے گا اور اور بس اپ آتی نہیں ہو ہمارے یہاں